ہیلو ہیلو
وعلیکم سلام جی
السلام علیکم کیسے ہو
بس بڑھیا آپ بتاؤ کیا کر رہے
میں کچھ نہیں میں میں بھی ابھی فری ہوئی تھی چائے وغیرہ پی ہے اور ابھی فری ہوی تھی آپ بتاؤ
بس بڑھیا بن گیا کھانا رات کا
جی نہیں ابھی نہیں بنایا ہے ابھی رک کے بناؤں گی
جی اور
جی بس بڑھیا آپ بتائیں
بس ٹھیک میں بھی ٹھیک میں کہ کال کر کے پوچھوں حال چال بڑے دن ہو گئے بات نئی ہوئی ہماری
جی جی بڑھیا کیا آپ نے کال کی
ہاں جی
میں تو خود بہت یاد کر رہی تھی آپ کو بات ہوگی ماشاء اللہ ا کتنے دن ہو گئے ہیں بات بھی نہیں ہوئی
ہاں جی اور موسم کیسا ہے اپکے ادھر
موسم تھوڑا مطلب کہ صبح تو بارش ہو رہی تھی اور اب تو تھوڑی دھوپ نکلی ہے
جی جی ہمارے بھی ایسے ہی ہے آج کتنے دن بارش آتی تین چار دن ہو گئے بارش آ رہ صبح شام صبح شام رات پورا دن بارش جی اب تھوڑی دھوپ اپ نکلی ہے بس اب ٹھیک ہوگا پھر
جی جی اور بتائیں
بارش میں تو کپڑے بھی نہیں سکتے کیا کرے کوئی دھو کے وہیں رکھی رہو رکھے رہو رکھے رہو
جی
اور بتائیے جی
جی بس بڑھیا آپ بتائیں
بس بیٹھے تھے میں تو بیٹھے تھے میں کہ چلو فون ہی کروں آپ کو
جی
اور آپ کے شوہر
جی میرے شوہر بیٹھے ہیں نیچے ابھی
اچھا تو چائے پینے آئے ہوں گے
ہ جی سامان لانا ہے نا گھر کا ختم ہو رہا ہے راشن تو وہ لانا ہے تو وہ وہ لکھ رہے تھے کیا کیا لاؤں
ہوں گھر کااس راشن اتنا مہنگا ہو گیا ہے مہنگائی اتنی ہوگئی ہے
جی جی مہنگائی تو پوچھو ہی مت اتنی مہنگائی ہاں اللہ تعالی ہم غریبوں کی مدد کرے تو تھوڑا تھوڑا ا مہنگائی کم ہو ہمارے لیے نہیں تو نہیں تو غریب آدمی تو مارا جاتا ہے نا دیکھو ا اتنے خرچے ہوتے ہیں بچوں کے خرچے پھر اپنے بھی خرچے ہوتے ہیں تھوڑے بہت
جی
اور گھر کا راشن گھر کی چیزیں سبھی لانا پھر دیکھو اب ا تھوڑا تھوڑے سمے پہلے ا تھوڑے وقت پہلے فریج خراب ہو گیا تھا تو پھر نیا فریج لائے ہیں
اچھا جی جی کون سا لےیا فریج آپ نے
ایل جی کا لیا ہے
اچھا بڑا لیا نا بڑا سنگل ڈور والا یا ڈبل ڈور والا
سنگل ڈور ہی لیا ہے پر بڑے بڑے فریج آ نہیں رہے تھے نا اسی لیے سنگل ڈور لیا چھوٹے ای ہے فریج تو
اچھا جی جی نہیں بڑا لیتے ایک بار فریج بڑا ہی لیتے لیا تو تو ہے بڑا لیتے
بڑا جو لینا تھا وہ مل وہاں پہ تھا ہی نہیں وہاں پہ جو شاپ تھی ان کی اسٹور تھا ان کا وہاں پہ نہیں تھا یہ وال والا بڑا فریج تو پھر ایسے ہی چھوٹا ہی لانا پڑا وہ بھی کون سا کم آیا ہے وہ بھی اتنا مہنگا آیا ہے بائیس ہزار کا وہ بائیس ہزار کا
نہیں وہ آج کل تو وہ بڑے چل رہے ہیں تھوڑا سکرچ ہو سسٹم فریج جتنا مرضی بڑا لے لو
جی جی وہ تو چل رہے ہیں وہ پر کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا نا وہ جو اس کے ریئل پارٹس ہو ہیں نا فج کے وہ نکالے ہوتے ہیں انہوں نے جو پرانے مطلب کہ ڈوپلیکیٹ پارٹ ڈال کے پھر اس کے وہ ڈینٹ والے بیچ دیتے بیچتے ہیں وہ
ایڈ تو اتنی آ رہی ہے نیا فریج ہے تھوڑا سا ڈنڈ پڑا یہ فری یہ سستا مل گیا یہ مل گیا وہ مل گیا
جی جی جی جی ہ ہوتا ہوگا میں نے تو کہاں تھا ان سے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہ لے لیتے ہیں تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں پھر ایسے دو دن بعد دو چار دن بعد خراب ہو جائے گا پھر تم بولو گی مجھ سے تو اسی وجہ سے وہ نہیں لیا اسی وجہ سے یہ والا لینا پڑا ہمیں
اچھا جی کتنا بڑا ہے کتنا ایک سو پینسٹھ لیٹر والا یا دو سو لیٹر والا ہے
یہ دو سو دس لیٹر والا ہے
ٹھیک ہے پھر تو بڑا ہی ہے ٹھیک ہی ہے
بڑا نہیں ہے دیکھنے میں چھوٹا ہے نا جو ہمارا پہلے پہلے تھا نا ڈبل ڈور کا اس سے بہت چھوٹا ہے
یہ ڈیزائن میں ہوگا گلائی میں ہوگا نا تبھی چھوٹا لگ رہا ہوگا آپ کو
جی جی تھوڑا گلائ تھوڑی شیپ اس کی گول ہے
گ برج بھی چھوٹے ہی لگتے ہیں وہ تو ہمارا یہ فریج ہمارا بڑا ہے فریج ڈبل ڈور والا چل رہا ہے ابھی سات آٹھ سال ہو گئے صحی چل رہا ہے ہمارا کوئی دقت نہیں آئی دس سال ہی ہو گئے میرے کم سے کم
جی جی ہمارا جو پہلے فریج تھا نا وہ بہت تنگ کرا تھا اس نے تو وہ ب وہ اس نے بہت ہمیں رلایا جی برف بھی نہیں جمتی تھی پھر کوئی اوپر ٹھنڈا ہو رہا ہے نیچے ٹھنڈا نہیں ہو رہا یہ یہ ساری پرابلم آ رہی تھی
ہاں فریج زیادہ ہاتھ لگتے فریج تو ویسے فریج کی چلتا ہی نہیں ہمارا ایک ہی ہاتھ لگتا ہے میرا بچے بار بار کھولتے ہیں برف نہیں جمتی کچھ ن کالا فرج کھول کے کھڑے ہو گئے دیکھ لنے لگے فرج کو
بچے ہمارے بچے ایسے کھول کے منہ اندر ڈال کر ہوا لیتے ہیں نا اس کی تو تو اسی وجہ سے وہ کچھ ویسے ہی نہیں کولنگ کرتا تھا چار پانچ بار تو ٹھیک ہی بھی کروائے اتنا پیسہ بھی لگایا پر پھر بھی کام نہیں کیا تو پھر اسی وجہ سے
بچے دیکھتے ہیں فریج میں کیا ہمارے لیے کچھ رکھا تو ہے فریج میں فریج کتنی دیر کھللاا رہتا ہے فریج اس سے گیس بھی نکل جاتی ہے فریج کی برف بھی نہیں جلتی
جی ہاں بالکل بالکل
اور آپ کی مشین کون سی ہےب وہ فلی مشین ہے آپ کے گھر میں
نہیں سیمی آٹو میں سیمی آٹو ہے ہماری وہ بھی خراب پڑی ہوئی ہے وہ بھی اس کو بھی اب تھوڑے دو دن پہلے ہی اس کو بھی ٹھیک کروایا ہے میں نے
نہیں لے لیتے نا خراب ٹھیک کرواؤ پھر خراب ہو جائیے وہ تو کیا پاتتے ہیں ن لو ایک بار نئی چیز تو نہیں ہوتی ہے
جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں ن لو پر نہیں لینے کے لیے اتنے پیسے بھی تو ہونے چاہیے نا دیکھو خرچہ اتنا ہے کمانے والا ایک بندہ ہے اور کھانے والے کھانے والے ساتھ ہیں ہم
ہاں جی جی یہ تو ہے
پھراوپر سے ام مہمان نوازی بھی فل ہوتی ہے مارے
جی جی وہ تو ہے ہی کبھی کوئی ارا ہے کبھی کوئی
جی بالکل مہمان بھی اتنے آ گئے تھے اب کی بار یہ پوچھو ہی مت
جی جی وہ خرچہ وہ بھی خرچہ ہوتا ہے ان کا بھی پانے کا کھانا پینا نہ دو ان کو کیا نہ دو
آپ کو کیا بتاؤں میں نے راشن ڈلوایا دال دالیں ہم پوری سب ایک ایک کلو لاتے ہیں جو چنے کی دال ہوتی ہے وہ ڈھائی کلو لاتے ہیں ہم
جی
چنے کی دال ڈھائی کلو باقی سب ایک ایک کلو آتی ہے دال چھولے راجما سب ایک ایک کلو آتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آٹھ دن میں ہمارا وہ دالیں سب چیز میں کہہ رہی ہوں سب چیز ختم ہو گئی تھی
اتنی جلدی
جی کیونکہ
دال تو ایک ٹائم ہی بننی ہوتی ہے شام کو بس
جی چھ لوگ ہم
ہوں
چھ بچوں کی دو خالہ آئی ہوئی تھیں
جی جی جی
اور ان کے دو دو بچے
ہوں ہوں
پھر ممی کے پھر ہماری امی کے کوئی ریلیٹیوس آئے ہوئے تھے
جی جی جی
وہ بھی چار لوگ آئے تھے
ہ اور پھر تو لگنا ہی ہے راشن
جی جی جی
ہوں ہم تو نہیں زیادہ منگاتے راشن میں سب یہ چھولے والی چنے والی دال ایک کلو منگواتی باقی سب آدھا آدھا کلو اور چاول ایک کلو منگواتی ہوں میں بس
جی ہم تو پورا کٹا منگواتے ہیں وہ دس کلو والا کٹا آتا ہے نا وہ جی وہ منگوایا تھا وہ ختم ہو جی جی جی وہ بھی ختم ہو گئے ایک دم سے
ہوں
بہت میں کہ رہی ہو بہت راشن لگا اس بار ہمارے اور خرچا خرچا بہت ہو گیا جی جی بالکل
کوئی خراب ہو جائے پھر دینا لینا جو بھی آیا ان کو سب کرنا پڑتا ہے کیا کرے کوئی
جی صحیح بات ہے صحیح بات ہے
ھم
اور بتائیے سب بڑھیا
ہاں جی ہاں جی
جی
آپ بتایی
بس خدا خدا کی رحمت ہے کہ ہم لوگ اتنا وہ کر پا رہے ہیں نہیں دیکھو کون کون بندا آج کل کے زمانے میں اتنا کرپاتا ہے تب خدا کی جی جی بالکل یہ تو خدا کی رحمت ہو رہی ہے ہمارے اوپر تو ہم نے تھوڑا بہت کر لیا نہیں تو نہیں تو آج کل کے دور میں تو برے حالات ہیں بنے کے
ہاں جی
اتنا بندہ اتنا وہ ہو گیا نا آج کل کا کی پوچھو مت
جی وہ تو ہے کہیں جانے پہ بھی من نہیں کرتا پھر گولڈ پیسے ہو پھر جانے کا من کرتا ہے ایسے تو کا من بھی نہیں کرتا
جی جی بالکل جی چلیے آپ اس سے بعد میں بات کرتی ہو خالہ بولارہی ہے بچو کی
جی جی ٹھیک ہے اللہ خدا حافظ